کون
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیا ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد اللہ تم سناؤ گھر پہ سب کیسے ہیں
بس ٹھیک تہ پیا آغج توم لوت کر ب داتا فردس م درواز بند بس ٹھیک آپ سناؤ کیا حال ہے آپ کے آج کل
کئی دن کے بعد اور تم سے بات کرنے کا موقع ملا
ہاں وہ تو تو ٹھیک ہے میں نے بھی سنا اتنے دن تم کہاں تھی نہ فون نہ کچھ نہ تمہاری حال کا پت تو نا چال کا
ہاں آج کل گرمی نے تو سب کو پریشان ہی کر دیا ہے دن کے وقت باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو اس سال گرمیكچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چند منٹوں باہر کھڑے رہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جل جائیں گے باہر رہنا کھڑا اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ جیسے مانو آفتاب سورج سر پہ ہو
ہاں اور دوپہر کے وقت سڑکیں بالکل سنسان نظر آتی ہیں لوگ ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتے اتنی زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے
گرمی کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پرندوں اور پودوں پر بھی ہوتا ہے بیے چارے پرندے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں
بالکل اس لیے میں روز اپنی بالکنی میں ایک برتن میں پانی رکھتی ہوں تاک چڑیا اور کبوتر پانی پی سکے
ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے
ہمیں ہر مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے
بالکل گرمی کے دنوں میں پانی کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روز زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے
بالکل اگر پانانی پینا ہم نے کم کر دیا تو ڈیہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے ہمیں ہاس وٹل کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی تھوڑی تھوڑی دیر میں پیتی رہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک پانی کا بوٹل رکھیں جس میں ہم گلوکوز یا نمک یا نیمبو ڈال کر اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں بیتے رہیں
میں بھی گھر سے نکلتے وقت پانی کی بوٹل ضرور ساتھ لیتی ہوں اس کے علاوہ اس میں نیمبو پانی یا لسی یا کوئی بھی جوس فریش جوس ہو گھر پہ تو وہ ساتھ لے کر پھر وہی پیتی ہوں وہ بہت فائدے مند ہوتا ہے
ہاں یہ ڈرنکس بدن کو ٹھنڈک دیتے ہیں اور انرجی بھی دیتے ہیں
تمہارے شہر میں بجلی کی کیا صورتحال ہے تمہارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور زیادہ مشکل ہوتی ہے
ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی بجلی چلی جاتی ہے جب پنکھا اور کولر بند ہو جائے تو گرمی اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے
سچ کہہ رہے وہ چھوٹے بچے اور بزرگ ان موسموں میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں
اسی لیے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے انہیں ٹھنڈی جگہ پر رکھنا اور وقت پر پانی پلانا ضروری ہے
ہاں بچے چھوٹے بچے تو بچارے بول بھی نہیں سکتے اسی لیے ہمیں ان کا خود ہی دھیان رکھنا چاہیے اور بزرگوں کا بھی حال چال پوچھتے رہنا چاہیے گرمی کی وجہ سے کوئی لوگ ہیٹ اسٹروک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ان دنوں
ہاں اگر کسی کو چکر آئی بخار ہو یا بے ہووشی محسوس ہو تو فورا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے
ہاں تمہارے خیال میں گرمی اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے
میرے خیال میں اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہو سکتی ہے درختوں کی کٹائی اور انوائرمنٹل پولیوشن جب درخت کم ہوتے ہیں تو موسم کا نظام متاثر ہوتا ہے اور ہم دن ب دن زیادہ انوائرمنٹ کو گندا کرتے جا رہے ہیں جس کی کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا دشوار ہو رہا ہے
بالکل ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اور جو ہم ڈیفارسٹریشن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں یہ تب سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب وقت ہو جاتا ہے تب سمجھ آتا ہے پہلے ہر طرف کتنی ہریالی ہوتی تھی ہر جگہ سبز پیڑ آ اور کیا بولتے ہیں اس کو ہوا کتنی صاف ہوا کرتی تھی اب ہر جگہ صرف بلڈنگس روڈس بن گئے ہیں اور صرف پولوشن ہی پولوشن ہے
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اب اور ہر جگہ اور ایک درخت کم سے کم ایک درخت ایک انسان کو ضروری لگانا چاہیے ایک درخت صرف ہمیں سیہ ہی نہیں دیتا بلکہ ہوا کو بھی صاف کرنے میں اس کا اہم کردار رہتا ہے
ہاں پلانٹس ہی تو ہمارے پلانیٹ کے لیے ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا یہاں تو سانس لینا بھی مشوار ہو جائے گا تمہیں پتتا ہے چنار اگر ایک چنار درخت تھاؤزینڈ انسان کا آکسیجن فراہم کرتا ہے ہمارے اسکول میں بھی پلانٹیشن ڈرائیو ہوئی تھی اسی کو لے کے ہم سب نے مل کر نئے پودے لگائے تھے وہاں پولوشن بہت زیادہ ارد گرد تھا تو پھر ہم نے اپنے اسکول کے ارد گرد ہی بہت سارے پیڑ پودے لگائے جس کی وجہ سے اب تھوڑا فرق پڑ رہا ہے
واہح یہ بہت اچھی بات ہے اگر انسان سال میں ایک درخت بھی لگائے تو بہت فرق پڑے گا
گرمی کے دنوں میں کپڑوں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے ہلکے رنگ کے کاٹن کپڑے پہننے چاہیے اس سے گرمی کم لگتی ہے
بالکل کاٹن کے کپڑے پسینہ جذب کرتے ہیں اور بدن کو آرام دیتے ہیں
کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے زیادہ آئلی اور مسالے دار کھانے سے بچنا چاہیے
ہاں پھل سبزیاں دہی اور سلاد زیادہ کھانے چاہیے تربوز کھ خربوز اور کھیرا گرمی میں بہت فائدے مند ہوتے ہیں
ہاں اس میں واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ڈاکٹرز بھی ایسے ہی فروٹ ریکمینڈ کرتے ہیں جس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہو مجھے تو تربوز بہت زیادہ پسند ہے اس سے بدن کو پانی بھی ملتا ہے اور ٹھنڈک بھی ملتی ہے
مجھے آم بھی پسند ہے لیکن حد سے زیادہ ہر چیز نقصان کرتی ہے
صحیح کہا ہر چیز میں عتادل ضروری ہے
گرمی کے موسم میں مزدود کی زندگی سب سے مشکل ہوتی ہے وہ تیز دھوپ میں کام کرتے ہیں بیےچارے تاکہ اپنے گھر والوں کا گزارا کر سکیں
بالکل جب بھی کسی مزدور کو دیکھو دیکھوں گی تو اگر ممکن ہو سکے تو اسے پانی تھوڑا دے دیتی ہوں ہ اور کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس دیر میں مدد کر سکوں ایک بھی ن کام کافی ہے
میں نے کئی جگہ لوگوں کو سب سبیلے لگاتے ہوئے دیکھا ہے جہاں وہ مفت میں پانی بچارے ٹھنڈا پانی ایک دوسرے جو آتے جاتے لوگ ہیں گاڑیوں میں سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو پلاتے ہیں
یہ واقعی بہت اچھی روایت ہے اس سے لوگوں کو راحت ملتی ہے اور ثواب بھی حاصل ہوتا ہے
گرمی کی وجہ سے بجلی کا استعمال بھی بہت بت بڑھ جاتا ہے
ہاں اسی لیے ہمیں بجلی ضائع نہیں کرنی چاہیے جو چیز استعمال میں نہ ہو اسے بند کر دینا چاہیے اس ان دنوں تو بجلی کا بل بہت زیادہ ہی کچھ آ جاتا ہے ہر ط ہر گھر میں فین اے سی کولرس یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں دو منٹ بھی اگر بند ہو جائے تو لوگ سر گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں اتنی شدید گرمی میں کسی کو برداشت ہی نہیں کہ دو پل بھی ہی بجلی چلی جائے
بالکل بجلی بچانا بھی ایک ذمہ داری ہے مجھے لگ ہے کہ کلائمیٹ چینج بھی گرمی بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے
ہاں اگر ہم پولوشن کم کریں پلاسٹک کا استعمال کام کریں اور درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے لوگوں کو اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر ہم آج سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں
ہمیں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی انوائرمنٹل پروٹکشن کی اہمیت بتانی چاہیے تاکہ وہ ماحول کو بچانے اور ماحول کا صاف س ستھرا رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے
بالکل چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں
گرمی کے موسم میں صفائی کا بھی بہت خیال ركکھنا چاہیے کیونکہ جمز اور بیماریاں جلدی پھیلتی ہے
جی ہاں صاف پانی پینا تازہ غذا کھانا اور ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے ان دنوں ہمیں زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے کیونکہ پسینے کی وجہ سے اور پلیوشن کی وجہ سے انسان میں جومس بہت جلدی چپک جاتے ہیں
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری سمجھ لی تو گرمی کے نقصانات کو وہ کافی حد تک کم کر سکتے ہیں میں بھی اسی بات سے متافق ہوں ہر شخص اگر اپنا کردار ادا کرے تو ہمارا ماحول زیادہ صاف وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے
اللہ تعالی نے ہمیں خوبصورت زمین دی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس سے آلودہ اور خراب نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ریسورسز کو اس طرح استعمال کریں کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے اس سے فائدے مند ہو
آج تم سے بات کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہاں ماحول کو صاف رکھنا اور اس شدید گرمی سے بچنا یہ ہماری دینی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ ہم ریسورورسز کو بے کار ضائع نہ کریں
ان شاء اللہ ہم خود بھی اہمیت کریں گے اور دوسروں کو بھی گرمی سے بچنے کے طریقے بتائیں گے
ہ بالکل اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے اور اس سخت گرمی سے محفوظ رکھے
امین اچھا اب میں چلتا ہوں گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں
ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور زیادہ پانی پینا اور دھوپ سے بچنا ٹھیک ہے
ضرور تم بھی اپنا خیال رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ